اللام علیکم بھیا
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے
اپنا تو کھیریے تھے بھائی اپنا بتائیے آپ کیسے ہیں
جی میرا بھی سب ٹھیک ہے الحمد للہ بھائی جان پتہ ہے
کیا
ابھی میں نے کہیں گھومنے نکلا تھا شام ایوننگ ٹائم ٹھیک ہے نا تو پلاامو ایریا میں اتنے بے روزگار ہیں تو مجھے لگا کہ سب انسان کام نہیں ملتا ہوگا اس لیے بے روزگار ہوں گے لیکن جب میں نے کہیں گھومنے نکلا تو ایک میدان میں اتنے سارے لگ تھے اتنے سارے لگ تھے بچے لگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بچے ہی لوگ کے سامنے سب لوگ سگریٹ گانجا دارو پر رکھ رکھا ہوا ہے اور سب لوگ پی رہے ہیں اور کچھ کچھ لوگ جگا کھیل رہے ہیں تو مجھے گجب فیل ہوا کہ مسلمان میں بھی اتنے گندے لوگ بسے ہوئے ہیں
ہوں ہوں
کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے بتائیے کہ ایک نماز کے لیے اتنا امام صاحب سمجھاتے ہیں بولتے ہیں چلیے مانتے کہ نماز آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ گنا بھی تو اتنا نہیں کیجیے
جی یہ بھی بات صحیح ہے
تو اتنا گناہ کر رہے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کیا آمت نزدیک ہے
یہ سب اسلام اسلام کی بات ہے بھیا کیا کیسے ماں باپ نے پیدا کیا ماں باپ نے کیا عناایت دی اسے
جی نہیں تو مائی باپ بھی گھر میں آتے ہیں تو بچوں کو ڈانٹتے ہیں ہر گھر کی کہانی بچے کو ڈانٹتے ہیں لیکن بچے تو چوری چوپہ نہ کھیل رہے ہیں ماتے پیتے کے سامنے تو نہیں ن کھیل رہے ہیں
یہ سب سب دوست یار کا ہے بھیا دوست یار اگر اچھا رہےا تو اگلا بھی صحیح رہے گا
جی بالکل بالکل تو مجھے بھی یہی کچھ سننے کو ملا ہم کو
ان لوگوں کو کورونا میں سمجھ میں نہیں آیا بھیا کہ کورونا میں انسان بتائیے مسجد کا گیٹ بند تھا بتائیے
جی بتائیے مسجد کا گیٹ بند تھا جو قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو مسجد کا گیٹ میں تالا لگا ہوا ہوا آپ ل نماز پڑھنے کے لیے روئیے گا جی وہی آج کل ہو رہی ہے
تو آپ کو ایک کہانی بتا بھیا ہم
جی جی بالکل جی بالکل
گنا جنگل مطلب بہت سارے بہت گھنا جنگل ایک دم اس میں شیر بھی رہتا تھا خرگوش بھی رہتا تھا جی تو ایک شیر تھا اور ایک خرگوش تھا
بالکل وہ م
جل جل پری کو دھ کر خرگوش اور شیر بہت خوش کہ اب تو ہم بیس مانگیں گے تو جل پڑری بولتی ہے تم لوگ کو کہ تین تین بیس تین تین بیس مانگو اور میں پورا کر دوں گی
جی
تو شیر بولتا ہے کہ جل پری رانی یہاں جتنے بھی یہاں جتنے بھی شیر شیر ہیں سارے کو شیرنی بنا دو
جی
اور میں اکیلا سیر تو خرگوش بولتا ہے کہ اب جل پری بولتی ہے کہ خرگوش بیٹے تم بولو تمہیں کچھش مانگنی ہے مانگو تین وش
جی
تو تو خرگوش بولتا کہ میری پہلی وش ہے کہ تم میرے لیے گاڑی لے دو تو گاڑی لے دی گاڑی لے دی بائک لا دی اس کے لیے پھر دوسرا دوسرا بھیز بولتا ہے کہ میرے لیے ہیللمٹ لا دو
اچھا
تو ہیللمٹ لا د اس کے لیے
جی
اور خرگوش کیا کرتا ہے کہ بائک پہ بیٹھ جاتا ہے اور ہیللمٹ پہن لے کے ریڈی ہوتا ہے بائک کا اسٹارٹ کر لیتا اپنا
جی
اور تیسرا بھی اس یہ مانگتا ہے
جچھ ہے
کہ آپ نے جتنا بھی ب یہاں پہ شیر ہے شیر جتنا بھی سیرنی بنی تھی جو سیر نے بھی مانگا تھا سنی بنانے کا
جی جی
ان سبھی کو سیر بنا دو اور اس کو سیر نہیں بنا دو اور وہ بھائی بھاائی جاتا ہے تو
یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے مطلب یہ اچھی بات نہیں ہے جو خرگوش سے جو بیس مانگا
جی بالکل
ی پورے جنگل میں اکیلی سنی بچ رہی یا پورا شیر اس کے پیچھے رہے گا
بتائیے
مطلب اس
نہیں تو بیس مانگنے والے کی بیس مانگنے والے کی غلطی تھی نا
ہاں مطلب وہ کھگوش بدماش تھا
جی ہم لوگ کا غلطی تھوڑی تھا
جی اور بتائیے آپ نے پیڑ وڑ لگایا بھائی آج کل
کیاسی کیسیی لگانے کے لیے
آم کا پیڑ لگایا آپ نے آج کل آم کا موسم آ رہا ہے تو آپ نے آم کا پیڑ لگایا
نہیں بھائی جان ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں نا تو شہر میں تو گھر بنان کا جگہ نہیں ہے توم لوگ پیڑ کہاں پہ لگا دوں گا بھائی صحب
اچھا میں میرے گاؤں میں تو بھیا بہت سارا جگہ تو میرا پورا پیڑ پیڑ آم کا پینڑ لگا دیا
جی کون سا گاؤں پہ آپ رہتے ہو وہ
میں للہ ہے پول پول بار دبا
اچھا اچھا باردبار ادھر تو بہت سارے گھر ہیں آبادی بھی مطلب میڈیم آبادی ہے اور زیادہ زمین ابھی بھی بچے ہوئے ہیں وہاں پہ کھیتی وتی ہوتا ہے
ہوں ہوں
شہر میں تو رہنے کا جگہ نہیں تو کھیتی وغیرہ یہ سب کو تو بھول کی بات ہے
ہاں
جی اچھا آپ نے جو سننے میں آیا تھا کہ آپ نے جو دللی گیا تھا پڑھنے
جی جی
تو آپ کی کیسا کیا کیا روٹین تھے اور کیسے پڑھتے تھے میں بھی کبھی ایک دن سوچا تھا باہر پڑنے جان کے لیے تو میری امی بولی کہ بہت تکلیف ہوگا تم جاؤ گے تو کھانا کون بنا کے کہ دے گا تم ٹائم ٹیبل سے پڑھنے جاؤ گے پھر تم صحیح سے وہ اسٹرگل نہیں کر پاؤ گے بہت سارےچھ کچھ کہانییاں بھی بتا رہی تھی تو یہی چیز مجھے آپ سے پوچھنا تھا
دیکھیے میں دللی میں رہتا تھا بھیا تو میں دللی میں تو پہلے کے دو سال میں تو اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا
جی
پھر ان سال میں ہاسٹل میں رہتا تھا پی جی میں رہتا تھا
ہو
تو ہاسٹل میں کا میں روٹین بتاتا ہوں آپ کو کو کہ وہاں پہ کھانا آپ کو تین ٹائم کا ملتا ہے
جی بالکل اور کھانا بھی چاہیے
اور آپ کو جو بنانا آپ خود سے بنا سکتے ہیں وہاں پہ گیس رہتا تھا سب چیز رہتا تھا گیس ووس سب چیز آپ کو خود بنا سکتے ہیں آپ وہاں پہھانا اگر آپ کا من بھوک لگ گئی تو
چھ سو
اور دوسر چیز ہوتا تھا کہ میں کیا کرتا تھا نا بھیا کہ جیسے کہ سبزی اچھا نہیں دیتا تھا مجھے
جی
میں دماغ لگاتا تھا میرے پاس تھا پین تھا میرے پاس تو پین میں میرے پاس گھی وہ سب چیز تھا تو میں کیا کرتا تھا کہ پیاز پیاز جو کچن ہوتا تھا ہمارے پی جی کا میں کچن سے میں کچن سے پیاز چوری کر لیتا تھا اور ٹماٹر اور دھنیا پتتا سب سب نکال کر اپنے روم میں رکھ لیتا تھا اور اپنے روم جیسی مجھے سبزی مل تھی سبزی اچا نہیں ہوتا تھا وہ بھجا نہیں ہوتا تھا تھوڑا تھا تو میں اس کو خود سے بونجا تھا تو میں میں فرائی پین لیتا تھا گھی اس میں ڈالتا تھا تھوڑا سا اور میں پیاز اس میں ڈالتا پیاز پیاز کو ایک دم براؤن کر لیتا میں بھیا اور پیاز کو براؤن کرنے کے بعد اس میں پھر مرچ ڈالتا پھر ٹماٹر ڈالتا اور جب ٹماٹر پورا براؤن ہو جاتا نا بھیا
جی
تو اس کے اوپر سے میں پانی ڈال دیتا جو پانی کا سبزی بناا تھا خراب تھا
اچھا اچھا
مکس کر کے جو کھاتے تھے نا بھیا اور جو روٹی میں اوپر گھی لگا کے
ارے بھیا آپ آپ بولے تو مجھے پانی آ جا رہے بھائی جان مطلب لگ رہا ہے کہ کاش میں بھی اس ٹائم پہ ہوتا
بھیا وہاں پہ میرے دو تین دوست آتے تھے بس میرے کھانا کھانے بھیا بتائیے
اچھا اچھا آپ آپ نے تو صرف کھانے کے بارے میں بتا رہے ہیں میں نے کچھ کچھڑھائی کے بارے میں بتایا ان
اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں اب اب تو کھانا کھے کا سم آدھا گھٹہ کیسے بھی نکال لیتے تھے کہ اپنے سے خود سے بنانا ہے تو آھا گھنٹ نکالتے تھے پانییر ویر
جی جی
اور آھا گھنٹہ کھانا وانانا کر اپنا مست سے آدم
ہاں
اور کبھی کبھی کسی دن پی جی میں اچھا کھانا مل جاتا تھا تو ٹائم بچ جاتا تھا تو پورا دن وہ ٹائم بچا کے پڑھائی کرتا تھا بھیا
اچھا
اور کسی دن زیادہ پریشر ہے پڑھائی کا جی مان لیے کسی دن کم پڑھ لیے
جی بالکل
تو اس دن کھانا خراب ملے یا اچھا ملے اسی کھانا کو کھا کے ترت پر نہا بیٹھ جینا تھا بھیا
جی یار کیا کیجیے گا باہر کچھ کچھ اسٹرگل کرنا ہی پڑتا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا کیا میں نے سنا ہے
ہوں پھر صبح میں سات پھر پھر صبح میں سات بجے اٹھتا تھا میں
جی
سات بجے اٹھتا تھا تو میں جاتا تھا پہلے کوچنگ
اچھا کتنے گھنٹے کوچنگ تھے
آٹھ بجے کوچنگ میں جاتا تھا اور انسٹیٹیوٹ جاتا تھا میں آٹھ بجے تو وہاں پہ وہاں پہ میں کم سے کم چھ گھنٹہ رہتا تھا
اچھا
اور انسٹیٹیوٹ زیادہ دور نہیں تھا یہاں سے لے کر آپ نے وہ دیکھا ہے شوکت کا دکان بھیا میرے گھر سے بس اتنا ہی دور تھا انسٹیٹیوٹ میرا
چلیے بہت بغل میں تھے تب تو آپ کے دو منٹ دو منٹ لگتے ہو گے صرف جانے میں
جی جی جی اور پھر میں جاتا تھا کوچنگ کرتا تھا انسٹیٹیوٹ میں پھر جاتا تھا پھر وہاں پہ سیکھتا تھا اور پھر گھر آتا تھا میں چار بجے نہیں نہیں نہیں سوری دو بجے
اچھا
اور دو بجے آتا تھا پھر میں کھانا کھاتا تھا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ریسٹ کرتا تھا
جی بالکل
اور پھر پڑھنے بیٹھتا تھا اور میں اٹھتا تھا سات بج کے پینتالیس منٹ میں بھیا
او ہو نائس
کیونک کہ آٹ بجے کھانا ملاتا تھا تو پندرہ منٹ میں ٹلتا تھا ایے ہی
جی سمجھ گیا
تو آٹھ بجے کھانا کھاتا تھا پھر آٹھ بج کے پچیس یا تیس بجےک تیس منٹ تک پورا کھانا ختم کر لیتا تھا پھر آدھا گھنٹہ پھر میں موبائل چلاتا تھا
ہاں
نو بج گئی اور نو پندرہ تک پڑھنے بیٹھ جاتا تھا بھیا میں
نو پندرہ تک
ہاں میں پڑھنے بیٹھ جاتا تھا پھر پھر رات میں دو تین بجے تک پھر ویسے ہی صبح میں سات بجے اٹھنا پھر ایسے جانا یہ سین تھا بھیا اور پی جی پی جی بہت خوبصورت تھا بھیا میرا جہاں رہتا تھا نا میں نا
جی جی
وہ وہ جو بالٹی نی تھا بالکنی سے جو ویو تھا بھیا کیا خوبصورت ویو تھا بھیا بالکنی سے
چلیے آپ کو سکون دائریک تو دیتا ہوگا نا آپ جب پڑھ کر نکلتے ہوں گے تو سکون نمی نمی ہوا واؤ
اور مین مین مین بازار میں تھا مین جگہ تھا بھیا تو مطلب وہ سوسائٹی تھا ایک جس اس میں بہت شانتی ایریا تھا
جی جی تو
آگے اسی کی چشٹا کے مسجد
تو مجھے تو مجھے پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے
بھ مز آئے گ بھیا اس سے دماغ کھلے گ بھیا اس آپ کو پتا چے گا کہ ہاں کیا دنیا میں ہے کیا نہیں ہے کیا آپ کیا چیز ہے کیا
جی میں بھی یہی سوچ رہا تھا
ہوں
میں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ باہر جا کر میں پڑھوں یا پھر کیا کروں کچھ اور کچھ باتیں سوچ رہا تھا میں
ہ اس سے بہت دماغ کھتا بھیا
جی بالکل سچ بات ہے ارے تو میں دیکھا ہے کہ پڑھنے سے ہے نا موڈ بھی فریش ہوتی ہے اور کچھ کچھ دماغ بھی تیز ہوتی ہے اور سمجھداری زیادہ آتی ہے
جی سمجھداری یاد آتی ہے کہ سوچ کہ کس سے کس کو کیس ہینڈل کرنا ہے بھیا بولنے کا طریقہ بھیا
جی بالکل بالکل
بات یہی ہے کہ بس اپنی چیزوں کو اپنے پاس رکھیں
جی صحیح بات ہے اور پت ہے ابھی میں نے ہے نا ابھی میں نے گیا تھا جو تو ڈی نے جو ٹینڈر جو پاس کیا ہے نا
ہوں ہوں
وہ آٹھا بیس ہزار میں کچھ میں خریدا جائے ہے ٹھیک ہے
اچھا
تو میں نے ان کے میں نے گھر گیا تھا تو وہاں جے بعد مجھے کولڈ ڈرنک اور یہ سب یہ پیپسی بھی وغیرہ پلائ پھر آپس بات مطلب وہ پاپا کے دوست تھ ن تو ان کے گھر میں پہلے آنا جانا کرتا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ پسے وہ
اچھا
ٹھ ہے
ایک
وہاں پر بولےف جی میں ابھی شبھی بابو پڑھائی پڑھو تو من سے پڑو ورنہ مت پڑھو کچھ بزنس کرو تو بولے کہ چاچا میرے پاس ہے نا بولے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے مطلب یہ کرنے کے لیے مطلب بزنس کھولنے کے لیے بھی پوننجی ہونی چاہیے نا تو بولے کہ تم ٹینشن کیوں لیتے ہو ہم ہیں نا اوررے میرا دل اتنا گارڈن ہوا اتنا خوش ہوا کہ کوئی انسان ایسے کیسے بول سکتا ہے آج کل کے جگ میں جو کسی کا بھائی نہیں کرنا چاہتا اور بھائی کر بھی برا ہوتا ہے انسان کو تو وہ چیز مجھے بتایا تھا تو مجھے اچھا لگا کہ چلیے میرے سھ وہ کھڑے تو ہیں خوب سے خوب
ہوں یہ تو اچھی بات ہے بھیا بڑی دل بڑی کھلی بڑی کھلی دل بڑے کھلے دل کے انسان تھے بھ آ
جی پتا ہے ابھی ہم لوگ کا ندی میں کنواں بن رہا تھا تو وہاں پر ایک آدمی تیرا رمضان تھا ہم لوگ کا جو ہم لگ کو رمضان ہونے کے بعد جو عید منتا ہے تو وہاں پس ایک بچہ ڈب مر گیا تھا بھائی جان پتا ہے اس کے دو دن کے بد لاسٹ نکے ہوئے تھے تو پورا پ پانی ایک دم پل گیا تھا ایک دم اس کا لاش اور پتا ہے اس ٹائم اتنے زیادہ بچے لوارث لاسٹ نکلے تھے نا کہ تین چار پیرنٹس لوگ آئے تھے کہ نہیں میرا بیٹا ہے کس کا بیٹا ہے تین چار لوگ آئے تھے مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ کررنے ہوئے ہوں گے جی بھائی جان چلیے بھائی جان آپ السلام علیکم آپ ہم کو یاد کرتے رہیے گا
ٹھیک ہے بھیا السلام علیکم
کر کے